ہلو السلام علیکم باجی کیسے ہو
عل وعلیکم السلام اور خریت ہے
سب خریت ہے تو آپ بتائیں کیسی ہیں آج آپ نے کیسے یاد کر لیا اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک تو ہے گھر میں
ارے آج تو وہاں آئی تھی نرسری نرسری جانتے ہو آپ پودے جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہاں وہاں آئی تھی ہاں تو میری سمجھ میں نہیں آپ ت گھر کے لیے کیا پودا لوگ کہ سا پودا وہ جو لگا سک سکوں جو جس سے گھر میں تھوڑا اچھا لگے سکون ہو
ارے باجی آج کل تو گھر میں کتنا فیشن آیا ہوا ہے ماشاء اللہ سے ک اتنی سندر سندر خوبصورت خوبصورت سے پودے آئے ہوئے ہیں جنہیں گھر میں لگاؤ گھر کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے کتنے اچھے لگتے ہیں بییچ میں میں نے لگائے تھے تو میرے مر رہے تھے پودے تو میں نے نا مطلب کئی بار لگایا کئی بار مر گئے تھے تو میں نے ان کو ایسا مطلب اپنے جو باہر کی بلکنی تھی نا ادھر میں نے اپنا چھوٹا سا گارڈن ایریا بنا کے چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے پودے کوودے اگائے تو وہ اپنے آپ چلنے لگ گئے
اچھا ارے ار بھی دھوپ ہوئی تھی نا دو تین دن سے اس سے میرے پودے مر چکے ہیں میں سوچ رہی ہوں کچھ اچھے سے لے کے جاؤں لگاؤں بڑا سونا گھر لگ رہا ہے ان کے بنا
ارے نہیں بہت زیادہ سچ میں اس میں دل لگ جائے نا ان پودوں سے پھر نہیں رہا جاتا بڑے دلکش لگتے ہیں ان کو دیکھ کے نا تھوڑا روح و سکون سا ملتا ہے ہریالی کو دیکھ کر کہ گھر کے لیے تو آپ پریکا پان لے لو زڈ ہے اور کافی ٹائپ کے س ہیں اس میں جو بڑے بڑے لیوس والے آتے ہیں جو گھر میں نا جنہیں زیادہ دھوپ کی ضرورت نہیں ہوتی وہ والے پلانٹس لینا
اچھا جیسے کہ کچھ بتا دو مجھے کنفیوز ہو رہی ہوں میں
نہیں تم زیڈ پلانٹ لے لو ز بہت اچھا ہے اور اس میں سے آپ تم نہ کافی سارے وہ ہے کیا کہتے ہیںر کاا فارم لے لو وہ بھی بہت اچھا ہے ابھی کون کون سے لگا رکھے ہیں تم نے گھر کے اندر پودے بازی
ہاں میں نے گیندا لگا رکھا ہے اور کیا کہتے ہیں روز بھی لگ رہا ہے میرے اور
اچھا
اور کیا کہتے ہیں وہ کنیر لگ رہا ہے گڑھل ہے پر یہ نہیں چھوٹے پودے جو ہوتے ہیں نا وہ جو چھوٹے رہتے ہیں بڑے نہیں ہوتے وہ والے پودے سمجھ میں نہیں آ رہے کیا لگاؤں
نہیں مطلب یہ ہے پودے لگانے سے نا انسان پرندے یا جانور ان سب کے کتنا فائدہ ہو جاتا ہے پت ہے اس سے ہمیں کتنا سثباب ملتا ہے تم نا تھوڑے اچھے اچھے اور پودے لگاؤ اپنی چھت پہ بھی لگاؤ سبحان اللہ بہت پودے لگانے کا نا ایک الگ ہی فائدہ ہے ت دیکھنا پودے لگانے سے نا تمہارے جو پرندے اوپر آتے ہیں اوپر ہماری چھت پہ بیٹھتے ہیں انہیں گھر ملتا ہے کتنی خوشی ملتی ہے ابھی تو تم نے صرف پھولوں والے پودے لگائے ہیں تم تھوڑے اور اچھے پودے دیکھو جو تھوڑے سے نا مقبول ہو تھوڑے بڑے ست کیوں
ہاں ایسے سوچنے پتا میں سو س میں کس کو بتاؤں پ بن کیاے
پودا کے دیکھو کتنے کتنا فائد ہے پودے ہوا وہ کتنا صاف کرتے ہیں ماحول کو ہرا بھرا بناتے ہیں اللہ نعمت ہے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں پودے اپ گھر میں لگاؤ گے ان کی دیکھ بھال کرو گے تو کتنا سثباب چلتا ہے پت ہے
ہاں تو اسی وجہ سے میں نے سوچا میں نے کہاں میں نے بھیا سے کہہ دیا میں بھیا میں پہلے کال کر لوں جب آپ سے بتاؤں گی کون کون سے پودے نکالنے ہیں آپ کو
نہیں نہیں میں تمہیں پتا بتا دیتی ہوں میں نے جو جو اپنے گھر میں لگائے ہوئے ہیں نا وہ والے سارے کے سارے پودے جو ہے نا آپ تم اپنے گھر میں ایلویرا لگا لو ایلو ویرا جو ہے نا وہ کم پانی میں بھی بہت اچھے سے چلتا ہے اور اس سے نہ پت ہے توم ہر چیز میں فائدہ دیتا ہے تمہارے پیٹ میں تہارے شریر پہ ہمارے ہر جگہ کے لیے فائدے مند ہوتا ہے ایو ویرا کا پودا میں نے تو ضرور لگا رکھا ہے ضرور سے ہی ایلوویرا کیکہ اس کی تو دیکھ بھال بھی نہ کرو نا تو آرام سے چل جاتا ہے
ہاں اور ایلوویرا سے مجھے بھی پتہ ہے اسے نہیں اگر اسکن پہ لگاؤ تو بڑا اچھا لگتا ہے سافٹ سافٹ سا بوں پہ لگاؤ تو خچھ کی نہیں ہوتی ہے سب ب بہت سلکی ہو جاتی کہ
نہیں میں نے تو اس طریقے کے پودے ضرور لگاائے رکھے ہیں الوویرا لگا رکھا ہے منی پلانٹ لگا رکھا ہے منی پلانٹ سے یہ اس کو بھی نا کوئی زیادہ اتنی ضرورت نہیں پڑتی ہے دیکھ بھال کرنے کی یہ فٹافٹ سے بڑا بھی ہو جاتا ہے اور سندر خوبصورت کتنا لگتا ہے وہ کتنا مطب مطب اس کو لگانے سے نا کتنا آسان ہے اس کو لگانا اور کتنا مشہور ہے یہ پودا جیسمین کا پودا لگا لو اس پہ کتنے خوبصورت پھول دیتا ہے جیسمین کا کتنا گھر کو مہکا دیتا ہے اتنے سندر سندر سے پھول آتے ہیں اور یہ تو موسم بھی نا پتہ ہے بارش و والا چل رہا ہے ہمارے اسلام میں تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو پھل پھول دینے والے پودے ضرور لگانے امرود کا لگاؤ نیمبو کا لگا لو ٹماٹر کا لگا لو آم کا لگا لو لیچی اس وقت تو کتنی آ رہی ہے میں نے تو نا کٹلیوں کو اکٹھا کر لیا ہے اور شام کو جیسے پارک جاتی ہوں نا تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ نا پارک کو میں ڈال کے آ رہی ہوں سب کی گٹلیاں اگر گھر میں جگہ نہیں ہے تو اتنی ساری لچی کی گٹلیاں نکلتی ہیں اتنی ساری آم کی گٹلیاں نکلتی ہیں بارش کے موسم میں نا یہ پودے پنپ جاہتے ہیں کوئی تو پن پے گا اللہ کی طرف سے ہمیں کم سے کم کچھ تو ثباب ملے گا
ہاں یہ ہے نہیں ہمیں آکسیجن ملتی ہے اور جیسے شام کو ہم بیٹھتے ہیں تو اتنا تر و ترازہ محسوس کرتے تھ ہریالی دیکھ کے بہت اچھا لگتا
ارے باجی کتنا پتا ہے دل تو کتنا سکون سب ملتا ہے ان شاء اللہ اللہ جانتا ہے کہ زیادہ تر ہم پودے لگاتے ہیں نا تو کتنا اللہ کو ہم ک کتنی خوشی ملتی ہے کتنے پرندے آتے ہیں ان پہ بیٹھتے ہیں ان پرندوں کو گھر ملتا ہے ان کی آواز چہچہاٹ کتنی اچھی لگتی ہے
اپ کون کون سے پودے لیے ہیں باجی آپ نے
میں نے ایلو ویرا لے لیا اور ایک بتا رہے تھے گھر گھر برکت والا پودا بتا رہے وہ لیا ہے یہ کہتے ہیںسے گھر ب لانے تھ ارے ب ت آئے نو نے ولم ولمب پتیاں اس کی ہرے رنگ کی اور یہ کہہ رہے ہیںب پھول نہیں آئے گا پر اس کو گھر میں لگانے سے برکت ہوتی ہے چلو بھ یہے بھی دے دو
وہ برڈ بیمبو کا پودا ہوگا پودے اور قدرت اور رحمت کا احساس ہوتا پتا نہیں تمہیں کون سا پودا مل گیا میں تو کہتی ہوں ہر کسی کے گھر میں برکت بنی رہے پتا ہے پودے سے پودا جو ہے نا ہماری زمین کی حفاظت کرتا ہے اسلام ہمیں زمین کو آباد رکھنے اور اس کی دیکھ بھال کرنے کی تعلیم دیتا ہے پودے لگانے سے پتا ہے ماحول صاف ستھرا ہوتا ہے ہرا بھرا رہتا ہے تم نے تو بہت اچھا کیا باجی تم پودے لینے آ گئی ہو
ہاں ارے بر گھر بڑا سونا سونا لگ رہا تھا میرے ان کے بنا
میں تو کہہ رہی ہوں جو اس بار شفا والے پھل آ رہے ہیں کتنے سارے پھل آ رہے ہیں پھل ان سب کی گٹلیوں کو اکٹھا کر لینا شام کو جو ہے نا پارک میں جاؤ گی تو ساری گٹلیوں کو لے جانا اور لائن سے وہاں پہ خودی بھی تو ہوتی ہے سائڈوں میں وہ گ بٹلیوں کوڑے میں نہ پیکک اس میں ڈال دیا کرو کم سے کم کوئی تو پودا اگے گا اور پیڑ پودے اگیں گے تبھی تو اللہ ہم پہ رحمت کرے گا دیکو کتنا اپنے پرندوں کو پناہ ملتی ہے
صحیح کہہ رہے ہو میں آگے دھیان رکھوں گی ارے میں ابھی اچار کے لیےامیاں لاؤں گی تو اس کی سا گٹلیاں پارک میں لے جاؤں گی
ہاں بہن آپ ایسے ہی کرنا باجی پت ہے آپ اپنے گھر کے لیے کرنے کے لیے آئی ہو پودے خریدنے سوچو ذرا تو ہم اپنی گ آس پڑوس کی زمین کو اتنی بر دیں گے اگر اس میں پھول پودے پیڑ پودے ہوگیں گے تو ہمارے ہی تو بچے کھیلیں گے ہماری ا لاتد کھیلیں گی وہاں پر جا کر انہیں کتنی اچ اچھی طرح تازہ ہوا ملے گی اور ہم اپنے بے بچوں کو بھی یہی سکھائے اگر تم نہیں جا پاتی تو ان کے ہاتھ بھیج دینا پتا میں نے تو ایک گھر کے ہی گملے کے اندر ٹماٹر پھوڑ کے ڈال دیا تھا کچھ دنوں میں اس کے اندر ٹماٹر ہوگا ہے پودا ہوگا یا ٹماٹر کا اور اس کے اندر چھوٹے چوٹے چھوٹے ٹاٹر بھی آئے وہ گلری آ کے کھا گئی میں نے کہا چلو اللہ کا شکر ہے کسی کا تو پیٹ بھرا اور اتنا سندر اتنا خوبصورت پودا تھا وہ میں نے تو دھنیا بھی گھر میں اگایا تھا
آپ کو تو بہت شوق ہے کہ اللہ مجھے بھی ایسا ا میں نے
میرے کو تو باغبانی کا بہت شوق ہے بہت شوق ہے کیونکہ نا اس سے نا پودے نا ہوا کو صاف کرتے ہیں اور انسان کی صحت کے لیے بھی فائدے مند ہوتے ہیں اس لیے اسلام میں تو صفائی اور صحت دونوں پر زور دیا گیا ہے میں تو نا دونوں اسلام کی ساری بات پڑھتی ہوں اور ان کو نا کوشش کرتی ہوں انہیں مکمل بھی کرتی ہوں اور بچوں سے بھی مکمل کرواتی ہوں تاکہ نا ہمارے اسلام کو ہم ہر طرف پھیلا سکیں کم سے کم ہم اپنی زمین کو پاک رکھ سکیں صاف رکھ سکیں اس کا نتیجہ یہی تو ہو کہ اسلام ہمیں پہنچ لگانے ان کی حفاظت کرنے اور اللہ کی کے محنت میں رحمتوں میں ان کی قدر کرنے کی تعلیم دیتا ہے
خر آ
ہ اور جو شخص پودے لگاتا ہے نا اسے تو جن نصیب ہوتی
ہاں بہت جانکاری مجھے وہ آپ سے پتا مجھے ایسا لگتا ہے ا تو کم سے کم پانچ چھ پودے لے کے جاؤں لگاؤ اور پھر دیکھتی ہو
نہیں نہیں بہت سارے پودے لگاؤ اور اب سے نا جتنی بھی تم اس موسم میں ساری گٹلیاں اکٹھی کر لینا اور ساری کی ساری گٹلیاں جو ہے نا اپنی وہاں پر ڈالنا کیا کہتے ہیں پارک میں آس پڑوس میں اوپر جو تمہارے چھتے تمہاریے خالی مٹی ٹھیک ہے دھے وڑے پڑ پلاسٹک کا کوئی بھی برتن وغیرہ پڑا اس تو اس کے اندر ڈال دینا تو دیکھنا بارشوں کے موسم میں کتنے سندر سندر پھول آئیں گے کتنے پیارے پیارے وہاں پہ پھل پھول آئیں گے تم خود دیکھ کے خوش ہو جاؤ گی ان کو اور سردیوں تک تو وہ مہکنا شرو ہو جائیں گے
ہاں صحیح کہہ رہے ہو اب وسے اب پوری کیئر کروں گی ان کی اب تک تو یہ تھے بندروں نے توڑ دیا اب دھیان رکھوں گی ان کا
نہ نہ تم پورا پوری کیئر کرنا اور تم وہاں سے جو بھی وہ لوگی مجھے فوٹو بھیجنا ٹھیک ہے میرے شوہر کا کال آ رہا ہے میں ذرا ان سے بات کر لوں
اوکے ٹھیک ہے
اللہ حافظ
اللہ حافظ